ہیلو السلام علیکم آپ ٹھیک ہو
ہلو
ہیلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السل آپ ٹھیک ہو
بس سر دعا آپ ج آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہو
ہاں آپ آئے گم سے
کیریت سے ہے آپ کا ہاں جی شکر خدا کا
کتنے بجے آئے
یہی پہنچ ہے گج
اچھا جاتے کتنے بجے ہو صبح
صبح میں جاتا ہوں نو ساڑھے نو بجے دس بجے
گرمی کیسی ہوتی ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ اے سی لگا کے ہے
آ
وہاں پہ گرمی ہوتی ہے کہ وہاں پہ اے سی لگاتی ہے
جی اے سی نہیں لگا کے ہوتا ہے فین لگا کے ہوتا ہے
اچھا ٹر لگا کے ہوتا ہے
آپ ٹھیک ہو
جی بالکل الحمد للہ اب آپ آؤ گے گریز گریز
نہیں بس شکریہ آپ کا مہربانی آپ کی
کیوں آپ کو کیا پرابلم ہے آپ کو میں نے پرسوں بھی سمجھا ہے نا آپ کو موشن سکنس ہوتی ہے آپ کو جب عادت ہو جائے گی پھر آپ کو نہیں لگے گا کچھ
صحت آپسی
ہؤو گے آ جاؤ آپ کیوں زیادہ دنوں کے لیے نہیں جانا ہے بس سٹرڈے جانا ہے پھر سنڈے واپس آنا ہے
نہیں بس مہربانی دعا آپ کی آپ کی دعا
اچھا آفس سے کون کون سا لڑکا آئے گا میں تو دن بھر دکان پہ تھا
دکان پہ کیا کر رہے ہے تھے
میں کو کام ہی نہیں ہے کام کچھ بھی نہیں ہے
پھر کیا کرنے بیٹھے تھے وہاں پہ
ایسے ہی بیٹھا تھا اب کیا کرتا گھر پہ بھی
پھر اور کام کرتے محنت مزوری کرتے
آپ کو ہے نظر میں کوئی کام
ہاں
آپ کو نظر میں ہے کوئی کام
ہاں ہاں
کون سا ریپیئرنگ کا اے سی ریپیئرنگ کا
نہ نہ اٹ ڈول نہیں
اچھا اینٹیں اینٹیں اٹھانے کیی
ہاں ہاں
ہوں اس کو کتنا دیتے ہیں دن میں
سات سو روپیہ سات سو روپیہ دے گا
بس بس سات سو اتنی گرمی میں خالی سات سو
ہاں اس میں کیا ہے گرمی ہو یا سردی ہو سات سو ریٹ ہے
چھاا
رکھ وہو بھییا فروٹی سے
اور بولو
بس دعا خراب
کیا کر رہے ہو آپ کہاں ہو باہر ہو
ہاں میں بر
کیا کر رہے ہو ادھر
میرا ایک گھٹیا دوست ہے اسی کی دکان سے میرا ایک گھٹیا دوست ہے اسی کی دکان پہ بیٹھا ہوں
ہاں فروٹ ہی پی رہے ہو
نہ نہ نہ میں وکس کھا رہا ہوں میرے کو گلے میں تھوڑی خراش لگ رہی تھی اسی لیے
اچھا
ہ اور آپ بتاؤ گھر میں سب ٹھیک صحت ٹھیک
ہاں شکر اللہ
ہاں
آپ کا بھائی کدھر ہے
آ ہاں
آپ کے باغی لوگ کدھر ہیں
گھر میں ہے اور کدھر ہے
کیا کرے ہیں ادھر
گھر میں بیٹھے ہیں اور کیا کریں گے ج
ایک کون آیا تھا ابھی
یہ عمر صاحب ہے تھے
اچھا آ بابا او گے گریس
نہیں بس من ہے آپ کی میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں میں آپ کے ساتھ کیسے آ سکتا ہوں
تو تھوڑی نا جان ب اس پ جان جائیں گے
نہ نہ نہ ایسے تھوڑی نا انجانوں کے ساتھ جاتے ہیں کہئی
کیوں میں آپ کو مار نہیں ڈالوں گا
ج ہ ہ
میں آپ کو مار نہیں ڈالوں گا
آج کل کے حالاتوں پہ بھروسہ نہیں رہا کیا
ہاں وہ بار بھی ہے
ہاں
میں نے بولا وہ بات بھی ہے
ہے نا صحیح بات میں آج کل کیا حالات پہ بھروس نہیں کیا پتا کون مار موڈ والے
آج کل بیوی پتی کو مار ڈالتی ہے اب تو بات ہی نہیں ہے
وہی تو
نو نہیں ما
ٹ
میں کھا لاؤوں کا لا ہوں کھیرا
کھیر ہمارے لی بھی بات ہے
آپ نے تو ابھی بولا میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں
میں کہ رہا ہوں جیسے
اور بتاؤ
بس دعا ہے آپ کی گھر میں ساریی ٹھیک کس کو کروں جلدی ہاں
اور اس دوسرے کے ساتھ بھی اس کو کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں بولا
ش
آپ کی پروگرس کہاں پہنچی
کس کی پروگریس کیس کا
کتنے فون کی آپ نے
وہ آپ میچ دیکھتے تھے دیکھتے ہو سوری
کون سا مت
آ انڈیا اور انگلینڈ کا
نہیں میں نہیں دیکھتا ہوں
نہ اسٹارٹ اچھا ہوا تھا انڈیا کا شاید تھرٹی ٹو تھے وڈ آٹ لوس
اچھا اسی لیے مجھے دوست کہہ رہا تھا جلدی آ جاؤ پھر مجھے آفس کا لڑکا آئے گا اسی وجہ سے
نہیں نہیں اس کو اس کو آیا ہوگا کوئی وہ میچ مچ شاید دیکھ
ہاں اس کو بےم اٹھاایا ہوگا
ہاں نہیں میں بھی نہیں دیکھتا میچ زیادہ میرے کو یہ نوٹیفکیشن آتی ہے اس سے پوچھا میں آپ نے کہا نا میں کھیلتا میک کو لگا آپ کو انٹرسٹ ہوگا میچ دیکھنے میں
جی نہیں میم میش نہیں تھی
اچھا ٹھیک ہے
مجھے تسلی ہوگی ہے اس میچ ویچ سب کی
اچھ اچ کیرم وغیرہ کھیلتے ہو آپ
نہیں نہیں
پھر کیا کھیلتے ہو آپ
فل میں کھیلتا تھا کیرم
آپ نہیں کیا
اب کچھ بھی نہیں کھیلتا ہوں میں اب میں بس نیند کرتا ہوں فری ٹائم میں
کیا کھیلتے ہو
فری ٹائم میں نیند کرتا ہوں
نم اچھا ٹھیک اچھی بات ہے
اور آپ کیا کرتے ہو فری ٹائم میں
آ میں نا جی اینمے دیکھ رہ ہوں موویز ای
اچھا
بہت اچھی ہوتی ہے مارشل آرٹس می ا
ایڈمی میں
ہوں
جانا سکوٹی تھم سے امس غلط ہے نہ بیا منی میں را ب
کھانا کھونایا آپ نے
ابھی تیار ہی نہیں ہے میری ماں تیار کر رہی ہے
کیا تیار کر رہی ہے
کھانا
اتنا لیٹ ابھی بنایا نہیں ہے انوں نے ہ
پتا نہیں یہ کیا کر رہی تھی دن بھر ہاں میں واپس ہی نکلوں گا
ہاں بہتر رہے گا
ہوں توھر میں آدھا گھنٹے کے بعد جاؤں گا
ٹھیک ہے
میرا بڑوا دوست ہے دکان پہ وہ ورنہ پریشان ہو جائے گا وہ بور ہو جاتا ہے اکیلے
ہاں صی بات ہے اکیلا انسان بور ہی ہو جاتا ہے اور کیا ہو جائے گا
ہوں
ج
اور بتاؤ کام کیسا چل رہا ہے
کام فی الحال ٹھپ ہے پرندہ بھی پر نہیں مار رہا ہے یہاں طرف اسش طرف میں نے کہا حالات ابھی خراب ہے مالی حالات ہے سستا حال ہے پرندہ بھی پر نہیں مار رہا ہے کاروبار ٹھپ ہے وت میں کریم
آپ نیمبو پانی پیو گے
نیمبو پانی ہاں اگر ہوگا تو بہتر رہے گا
میں لاؤں گا
کھییرا بھی ل
کے لیے ہ
کھیرا بھی لانانا سارا کیوں کھایا
آپ نے تو بولا ہی نہیں میں آپ کے لیے بھی رکھتا
میں نے تو کہا تھا آپ نے تو کہا آپ نے کہا
بجی بوتل ج کا ہ بہ نما ا س دم تریش بدل ا یہ تریش یہ س یہتا جو شین گومت لب کت پڑ ترس ت ونم نا آھک کیا گمت ات مجھ بیا بچہ وچنے ا یہ تو دورج پٹ نن مرک م تو بولو اب کیا کر رہے ہے اب آپ کو
چلو فی ہم
ہوں نہیں رکو
پانچ د لال
یہ ای سے فچم پ ہیلو ہلو ہلو